بائی رام
السلام علیکم ہاں
وعلیکم السلام آپ کہہ رہی ہے
بالکل بالکل اللہ ت
بیگم کیس ہیں
ب سب آپ کی سب فرمائش ہے آپ کی سب دعا ہے اللہ
کہ نہیں ہے بیگا جد
ہ ہاں
ج ج تو کھانا کھا لیا آپ
ب بالکل بالکل ابھی ابھی کجے فری ہوئے ہ
تو بیگم نے آپ کو دے دی لگے دیا کھانا
بالکل بالکل بالکل بالکل بائی آج کے آج یہ
جی جی کیا مطلب کیا بات کریں گے آپ بتائیے
کچھ بھی وہ ذہن کی روشنی اور کامیابی کے سفر پر بات کر لیتے
جی بالکل بالکل کیا مطلب آج مطلب ٹاپک ہے پ ہی بات کریں گے تو بھائی جان آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جاں نوجوان نسل اور اپنی پوری زندگی ریلس شارٹس اور سو سوشل میڈیا پر گزار رہے ہیں تو ہم ان کتابوں سے جو تعلقات ہیں وہ بہت کمزور ہونے لگا ہے تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں
جی جناب آپ نے بالکل درست فرمایا مطلب جو پہلے جو لوگ ہوتے تھے نا وہ خالی وقت میں کتابوں کے سفے یعنی پننے پلٹا کرتے تھے مگر آج کے جو لوگ ہیں وہ اسٹرین کو اسٹرال کرتے رہتے ریلس دیکھتے رہتے ہیں موبائل چلاتے رہتے ہیں اور اپنی جو آنے والے جو اور اپنے دماغ ہے اس کو خراب کرتے ہیں باڈی شریر کو آپ آرام نہیں دیتے اس کو بھی خراب کرتے رہتے ہیں
جی جناب جی جناب صحیح کہہ رہے ہیں آپ
یعنی جو لوگ ہیں نا وہ معلوموماں تو سمیٹ رہے ہیں مگر دراصل علم اور سعور سے دور ہوتے جا رہے ہیں
جی جی جی بالکل بالکل جو آپ بات کہہ رہے ہیں ایک نمر ب بات ہے اسی وجہ سے آج جو ہم اس موضع پر بات کر رہے ہیں سب مطلب یہ ہے کہ کتابوں میں کوئی بھی روچی جو کچوق کو دوبارہ جگا سکیں ہیں اسی کے بارے میں تھوڑا جاننا چاہیں گے آپ ہم دونوں
ارے ایک بات بتائیے بھائی جان ج مطالعہ ہوتا کیا ہے مطلب مطالعہ ہے کیا
ا جو مطلب بھائی جان سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو م الا اک مع میں میرے خیال سے جو مطالعہ صرف لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا بلکہ یہ ایک عجیب جو ہے اس کے مطلب عجیب خیالات اس کے تجربات اور اس کی جو روح کے ساتھ ساتھ گفتگو کرنے کا نام ہی مطالعہ ہےان
سبھان اللہ بہت عمدہ بات کہی آپ نے بائی چانس کہ کتاب پڑھنا ایک ایسا لسمی ہے جو آپ کو ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے بنا کے کسی سفر کے پوری دنیا کی سیر کرا دے سکتا ہے اور صدیوں پرانا اپنے وقاعت سے روبرو بھی کرا سکتا ہے
بالکل بالکل بھج سےے رہے ہیںپ جو کہہ رہے ہیں ن بالکل صحیح ہے اس میں کوئی دور نہیں ہے و اللہ جو بات کہئی ہے آپ نے یہ ایک خاموش استاد کی طرح کرتا ہے بنا کسی یا بنا کسی پرکار کے ہمیں زندگی کا سلیقہ دکھاتا ہے جناب
ایک بات بتائیے جناب کہ کتاب پڑھنے کی عادت کیوں ضروری ہے کتاب میں عادت کتاب کے ڈال کیوں ڈالنی چاہیے
جی جناب جو سج کی جو آپتیں ہیں وہ مطلب اس لیے کتابوں ہمیں ایک مطلب صحیح دشا کی اور لے جاتی ہیں اور جو اس کا مطلب کہہ سکتے ہیں صاحب کتاب اسانی بھیڑواڑ ا میں بھی اپنی سمجھ کی وجہ سے الگ نظر رکھتی ہے اور آگ نے دیکھا ہوگا بھی جو انسان فال پڑتا ہے اور وہ کسی بھی دقت الگ ہیقت نظر آتی
بالکل بالکل بھائی کتاب پڑھنے کا تو سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ انسان کی جو سور یعنی چتنا کو بیدار بھی کرتے ہے تو ان کو ر نٹ آپ کو سطحی جانکاری دے سکتا ہے مگر گہرائی اور سنجیدگی اور حکومت صرف کتابوں کی سہولت سے ہی حاصل ہوتی ہے ایک ویکتی کو
بالکل بالکل بھائی جان کیونکہ آپ لگ کہہ رہے ہیں ایک بہت ضروری ہے بھائی جان
ہ بھائی جو آج کل ایک آپ دی اور تنا بھری زندگی میں ہر شخص بے چینی کا بھی شکار ہوتا جا رہا ہے تو ایسے میں ہمیں جو کتابیں ہیں وہ مدد بھی کر سکتی ہیں کر سکتی یا نہیں کر سکتی
نہ نہ بالکل بالکل بھائی جان آپ مطلب صحیح کہہ رہے ہیں اور بالکل اور جی بھائی جان تو کتاب سے بہتر کوئی رفقات نہیں ہے بھائی جان اور جب آپ اچھی کتابوں کے جیر اثر میں ہوتے ہیں تو دنیا کی فکرے چھوٹ جاتی ہیں اور ذن کو بے انتہا سکون اور جو کہہ سکتے ہیں راحت ایک راحت سے ملتی ہے اندر سکون سا ملتا ہے بھائی جان
جی جی جب بھی ہم کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں نا تو سب کچھ اسکرین پر پہلے سے ہی طے ہوتا ہے مگر کتاب پڑھتے ہوئے ہمارا ذہن خود کام کرتا ہے کرتا ہے کہ نہیں کرتا
جی بالکل بالکل بھائی جان احمدباد لے گئے آپ نے ہاں
ا بھائی کتاب پڑھتے وقت ہمارا جو تصور ہے نا پرواز بھرنے لگتا ہے ہم کرداروں کے چہرے منظر اور ماحول کو اپنے ذہن میں خود تعمیر کرتے ہیں جس سے ہماری رچنااتمکتا سحالیت بڑھتی ہے اور اپنے اندر زوروں شوروں سے آتم وشواس میں بھی بڑ ودی ہوتی ہے
جی جی جی میں نے اکثر دیکھا ہے جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں ان کی ان کی جو گفتگو میں ایک خاص قسم کی لوچ اور تہذیب ایوم سلیقہ ہوتا ہے بھیا
جی یہ میز اچھی کتابوں کی صبحت کا اثر ہے جب آپ عمدہ اور بجنی الفاظ پڑھتے ہیں تو آپ کی زبان خود بخود مواضع اور پر اثر ہو جاتی ہے
جی جی بالکل بالک
تو اس حساب ہمیں کون کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے
جی تو بھائی جان کتابیں کئی سارے ہیں بھائی جان اور جیسے کہ ہمیں افسانے اور کہانیاں پڑھنی چاہیے تاکہ اس میں ہماری جو دل جسپی ہے نا وہ برقرار رہے اور سوارح حیات بڑھنی چاہیے کیوںکہ وہ بڑے لوگوں سے جڑی ہوتی رہتی ہیں اور تاریخ پڑھنی چاہیے کیوںکہ وہ میں گزرے ہوئے وقت دور اور دنیا کے بارے میں بتاتی ہیں خدا ع میں ہی کتابیں بھی پڑھنی چاہیے جس سے کہ ہم ادھیاتمک سے جڑے رہتے ہیں بھائی جان
جی جی بھائی فلسف اور ادب جو سوچ کو گہرائی دینے کی لیے ہوتی ہے وہ پہلے ہی دن بھاری برکم اور فلسفے کی اٹھنانے کی کتا نہیں کرنی چاہیے ورنہ اکتا یعنی بوریت ہونے لگ ج مطلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہی دن ہمیں ایسی کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے جس سے ہمارا دماغ بوریت اکتاحت فیل کرنے لگے
ج ا
آپ کی آواز میں کوئی دقت ہے بھائی جان آواز کلیئر نہیں آ رہی
ارے اے بھائی ج آواز کیوں نہیں آئے گی بالکل آئے گی جناب دیر کیوں نہیں آئے گی جناب
بالکل بالکل اب تو آ رہی ہے
جی جی بالکل آئے گی جناب تو ہمارا مطلب کہنا بس یہی ہے جناب کہ جو مطلب کئی لوگ ہمیں شکایت کرتے ہیں کہ جو ہم اکثر کتابیں کھولتے ہیں تو نیند آنے لگتی ہے یا توجہ مطلب بھٹک جاتی ہے تو اس کے بارے میں دو جنا آ کیا کہیں گے بتائیے
بھائی یہ بہت فطری مطلب سواک ہے کیونکہ ہمارا ذہن اب سوشل میڈیا کے چھٹے فارمیٹ کا عادی ہو چکا ہے توجہ مرکوز کرنے کے لی ذہن کی تربیت کرنی پڑتی ہے جس میں تھوڑا وقت لگتا ہے اور پ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مصروفیت کی وجہ سے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے اب دراصل مسئلہ وقت کا بھی نہیں ہے ویکتی کے پاس وکتی کی کوئی کمی ہے ہی نہیں بلکہ پراتھمکتا کا ہے بالکل اگر ہم اپنی سوشل میڈیا کے اسکرین میں صرف آدھا گھنٹہ نکالنےیں
اصل جو مسئلہ ہے وہ مطلب اس کا نہیں ہے ٹائم کا نہیں ہے ان کی تربیت کا ہے بھائی جان تو کچھ جی جی بس
تو کہنے کا مطلب یہ ہے
تو چلو آپ کو مطلب ایک پنکتی سناتے ہیں پنکتی جی جی بھائی جان آپ کو ایک پنکتی سنا کتابیں وہ کھجانا ہے جسے نام کوئی چرا سکتا ہے نہ کوئی چھین سکتا ہے یہ وقت کے ساتھ مڑھتا ہی جاتا ہے جناب
ج جی ایک بہترین کتاب سو دوستوں کے برابر ہوتی ہے
ررے بھائی جان جی جی تو بھائی جان آپ کی گرو کی جو وہ ہے وہ ایک اور بڑ گئی بائی ہے اب آپ کو ستتر ملیں گے
خدا حافظ
جی جی اگلی بار ایک اور دلیں گ
چھ